امیکم ہاں ب ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہے اگر رہے ہو ہاں جی ہمارا جوج ٹاپک رہے گا نا وہ ماحول رہے گا ٹھیک ہے ہاں ماحول جیسے کہ ہم آ جو بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس اس میں ہمیں ہوا آتا ہے کہ نہیں پانی آتے ہے پیڑ پودے آتے ہاں تو جو بھی ہم چیز دیکھتے ہیں جیسے کہ جانور ہے انسان ہے یہ سب آتے ہیں ماحول اور جو یہ ماحول ہے اس کو ہمیں صاف ہونا چاہیے ہاں جتنا ہم اس کو صاف رہیں گے اتنا ہم صحت مند رہیں گے ج اگر ہم نے ماحول کو گندا کیا تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں لیک نہیں جیسے کہ ہم پانی ہے میں نے پہلے یہ بولا کہ پانی ہے اگر ہم پانی صاف رکھیں گے اس میں کوئی گنے بندگی نہیں ڈالے گی اگر ہم وہ پییں گے تو وہ صاف ہے اس سے ہم بیمار نہیں پڑ جائےیں گے اگر ہم اسی پانی کو کچھ گندی چیزیں اس میں ڈالیں گے ج اس کو خراب کریں گے اور پھر وہ پانی پیے گے
خچھ
اسے بیمار پڑ سکتے ہے ٹھیک ہے ہاں ایسے ہی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے
اور ب کہ جی بھ
جیسے گاڑیوں کا دھواں بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل یہ بڑ رہے
ہاں اس سے جو ہوا ہے وہا ہو رہا ہے جی جی میں بیماریاں ہی پڑتییں گی جی ماشاء اللہ
ہاں اور ہمیں وہ والی گاڑی چلانی چاہیے آج کل جو ا پک ہے جو دعا نہیں چھوڑتے ہیں کہنہ ہاں اور یہ جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں ان میں سے بہت سارا ہ دعا نک اس سے ہوا خراب ہوتا ہے جی بھ ہاں اور اسی سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو صاف لینے میں تکلیف ہوتی ہے
جی جی بجے
ہاں اور میں نے بولا کہ پیڑ بھی ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے
ج
کیونکہ ہم وہاں سے آکسیجن لیتے ہیں وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں پیڑوں کی وجہ سے ہم نہ رہتے ہیں جی جی ج اور ایک انسان جو ہے وہ یہی پیٹ کاٹتا ہے
جی ویسے جی
ہاں وہ اسی پیڑ کو کاٹتے ہیں پھر نیا نہیں لگاتے ہیں کیونکہ یہ جو پیٹ جب بڑے بڑے ہو جاتے تو کچھ کام آتے ہیں ہمارے ہم اسی کے لیے ان کو کاٹتے ہیں ج ب تو ب م ہو میں ہم یہ ہا تی پانی آتے پزا آتی ہے نہیںاں ہاں جی ب جیں ا مطلب جو صاف ہوا ہے وہ پھسے ہونے لگتی ہےہ درت وہ مطلب درا ک درا ک ہوتی ہے نا مے ہاں ان کو ان کو نہ در کو نہ کاٹے وہ ہمارے لیے بہ ب مل آکسیجن دیتے ہیں ہے کہ نہیں م ہاں ہاں بھائی جان
درخت مطلب جو درخت ہوتے ہیں مطلب ان کو کاٹنا نہیں چاہیے کیونکہ پولوشن بڑھ جاتا ہے ان سے کیونکہ اگر آپ دیکھا تو دارا کا جو ہماری ایک مطلب زندگی کا مطلب ایک حصہ ہے ہماری جینے کی جینے کا ایک حصہ ہے کیونکہ جو درکت ہوتا ہے بھجن اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ایک تو ہم ہوا کرتے ہیں بائی جان سے
اچ سر اور چھاؤں کرتے وقت اس سے ہا سر دوسری بات تو ہم نے وہ مطلب سب چیزوں سے بچاتے بھائی نا اگر ہم مطلب جب کبھی کبھار طوفان آ جات نا ہو جان
آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے آگے جو پیڑ وغیرہ لگے ہوتے ہیں مطلب پیڑ وغیرہ لگے ہوتے وہ ہمیں مطلب بجاتے ہیں وہ پیڑ طوفان طوفان سے کیونکہ وہ سب تو مطلب وہ ہوا زیادہ جب چلتی ہے تبھی وہ وہ روک کے رکھتی ہے اس ہوا کو آرام سے مطلب وہ اتنا نہیں ہو جائے جتنا جب بھجن ایک مطلب ہمارے گاؤں میں جب ایک دن آیا تھا نا بچ طوفان کیا طوفان آیا تھا تو ہمارے جو مطلب ہمارے جو مطلب ہمارے جو مطلب رشتے داری ہے وہ ہمارے ان کے مطلب ان کو نہ گھر کے نہ پیچے بیٹتے نا آگے بیٹھتے ان کے گھر کے سامنے کوئی مطلب کچھ بھی پیڑ نہیں تھا ایسی فیلڈ میں ان کو مطلب گھر ہیں تو طوفان کیا آیا بھائی جان ان کا چھت ہی اٹھ گیا مطلب یہ ہو گیا جی بھائی جان یہ ہوتا ہے کیا مطلب جب جب مطلب جگہ کھلی ہوتی ہے نا بھائی جنتو تب ہوا زیادہ مطلب تیز ہو جاتی ہے جب گھروں کے سامنے مطلب ارد گرد پیڑ ہوتے ہیں نا بھ جان تو وہ ہوا کو روکتے ہیں
نہیں ہاں بار جانے تو بہت بڑی بات اور ہم دیک مطلب دیکھیں گے پولوشن کو کم کیسے کریں گے ہم جو ب جو آ ا گراج وغیرہ فیکٹری وغیرہ اور کچرے کی کچرے کی جو مطلب کچرا ہے کچرا ہے اس سے وہ مطلب ہوا گندی ہو جاتی ہے جتنا ہو سکے مطلب ریسائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنا چاہیے مطلب کیونکہ دھو بائی جان پپٹ ز کریں گی ن ب چانس تو ہمارے لیے اچھا ہوگا کیونکہ ہمارے لیے ہوا جو مطلب وہ خراب نہیں ہوتی ہوتی کیونکہ آج کل آپ دیکھ ہی سکتے ہو ہر سب کے پاس انی گاڑیاں ہیں اس سب کی مطلب جس کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی سے جاتدا ہے پ جان میں کہ نہیں ہاں ہاں کوئی مطلب یہ نہیں سوچتا کہر وں گا کچھ بھی نہیں کرنا خالی ان کو بس ہمارا ہوا ل کرنا اس سے ہماری مطلب آنے والی م ملب دقت ہوتی اب رہے گئے کچرے کا مسئلہ کیانے ب جو مطلب جو پلاسٹک پلاسٹک پلاسٹک کام استعمال میں آتا ہے نا بسان ہاں اس کو کم سے کم کم کم کم ہی یوز کرنا ہوتا ہے کیک ہاں استعمال کرنا چاہیے کیکہ ب جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ ہمارے مطلب ب ہماری زمین جو ہوتا ہے وہے جذب نہیں کرتی جب نہیں کرتے اسے کیونکہ وہ مب ب اگر دنیا ختم ہو جائے گی نا پلاسٹک کبھی ختم نہیں ہوگاا اور کچرے کو الگ الگ مطلب الگ الگ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایک ہی ایک ہی جگہ رکھیں گے تو اس میں سے جو بدبو آئے ہے اس سے ہمارے انسان جو ہوا پیتا ہے وہ گندی ہو جائے گی اور انسان ب بیمار پ نہیں لگاتتے ہیں ہے کہ نہیں رہ اور جنگل ان تھوڑی سی اور مطلب بتا دووں جنگل کے بارے میں جنگل کاٹنا مطلب جنگل جب کاٹنا تو کلائمیٹ جو ہوتا ہے نا موسم چج مطلب چ مطلب بدل جاتا ہے کہ ا باری وجہ ہوتی ہے مطلب یہیں کے پیڑ کاٹنا ہے کہ نہیں بج جنگل کو جہ اور پرندوں کو بھی مطلب ان کو بھی نقصانات ہوتے ان کو بھی مطلب ان کو بھی مطلب وہ پریشانیاں آتی ہیں ان کے گھر ہاں محفوظ نہیں رہتے ان کے اور ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے گھر محفوظ رکھیں کیونکہ جب ہمارے گھر آج کل تو آج کل تو بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں نہیں ہاں کیونکہ اس سے جو ریڈ نکلتی ہے نا ان سے جن کے انڈے ہوتے ہیں ان ان میں جو آؤٹر شیل ہوتی ہے نا ہاں وہ اچھے سے بن نہیں پاتی ہے جی بھ ہاں اسی کی وجہ سے بہت سے جانور جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں آج کل جو پرندے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ہاں
ایک نہیں جی بھائیان کچصے ہیں جس میںزا جی بھائی جس میں نا سانس لے کے اسی کون خیزات؟ اور آگ بھی ک رہا جس میں دیا آتا ہے سمندر آتا ہے بش پانی آ رہا ہے جیسے کہ آج بارش ہو رہی تھی ہمیں جو جی جی بھ صحی پر آس کرنا چاہیے
ہے کہ نہیں ہاں ان چیزوں کا ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے اور عرضی کر رہا جو ہے جس میں زمین پہاڑ مٹی آتی ہے لیکن ہاں اور جو حیاتی کرا ہے تمام جاندار آتے ہیں انسان آتے ہیں جی ہ ج ا جانور آتے ہیں پودے آتے ہیں ج ب ہ اور اس میں سے کچھ مسئلہ مسائل بھی ہے ماحولات کے مسائل بھی ہے کچھ ہے اس میں آپ کو میں ایک بتاؤں گا کہ
کسان ہوگ گی
جس سے گاڑیوں سے فیکٹریوں کا دعا ہے جونا ہے گاڑیو فیکٹری کا دعا جو ہے اسی سے وہ فضا آلود ہوتا ہے جی ب ہاں اور جو آبی آلودگی ہے اس میں جل ڈل میں پلاسٹک ہم ڈالتے ہیں کچرا ڈالتے ویسے تو میں نے ایک بات بولی ہے کہ جھیل ڈل لیکن جھیل ڈل کے علاوہ بہت سے ڈال ہے جن میں ہم یہ ڈالتے ہیں کہ نہیں پلاسٹک ڈالتے ہیں ہاں جس سے ہم نے ابھی آلودگی کی ج بھ ہاں ہاں اور گلوبل وارمنگ زمین گرم ہو رہی ہے
جی بھائیان جو کلائمیٹ کی بات کرے ہیں بھائی جان جو گرمی بھاری رہتی ہے اور بارش کا بارش کا پیٹورن مطلب بدلتا رہتا ہے اس کی وجہ پتہ ہے کون ہے بائیجان اس کی اس کی وجہ کی پولوشن اور درخت کو کاٹنا مطلب یہی اس کی وجہ ہے ہے کہ نہیں بھ جان تبھی تو جی بھ جان تبھی مطلب بارش ٹائم پہ نہیں گئےتے دھوپ ایسی ہو جاتی ہے مطلب انسان سہن نہیں کر پاتے
ہاں جو ڈیفارسٹریشن جنگلات کی کٹائی ہوتی ہیں نا درخت کٹ رہے ہے آکسیجن کم ہو رہا ہے ہے کہ نہیں ہ اسی سے ہمیں ہے نا بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے فیس کرنی پڑتی ہے آج کے دور میں مطلب کھیتی باڑی کرتے ا جوب مطلب ک ہوتے ن بجان
کھیت میں زیادہ سے زیادہ کیمکل نا مطلب نہیں ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ اگر اوریجنل کی اوریجنل مطلب جو ہوتا ہے مطلب آرجنک ہی ہوتا ہے نا جب مطلب مطلب ایک انسان زیادہ کیمیکل نہ ڈالتے ہیں تو زمین اس
طریقے سے مطلب مطلب د دیکتی ہے جیسے کہ آج کل ہم دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں ہم پودوں کو اگانے میں اس سے بھی ہ ہم وہ ہمیں وہ یوز نہیں کرنی چاہیے ہمیں اچھے سے فصل اگانی چاہیے ہے کہ نہیں اگر نیچرل ہاں اگر ٹائم بھی لگے گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اچھے ہے ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے مج بہت اچھا ہاں ٹھیک ہے